وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ب ج ٹھ ٹھ ہے الحمد اللہ آ ٹھیک و اچھایٹ ٹھیک ہے ہاں بساملہ آپ کی اچھا انسان کو کہیں کہ ہمیشہ آپ یہاں پہ بھروسہ ہونا چاہیے ایک اچھا کانفیڈنس انسان ایک بہت بڑی چیز ہے اعتماد ہونا چاہیے ہے اعتماد ہونا چاہیے اعت اعتماد ہونا چاہیے بھائی جان آپ تو انگلش کیوں کر رہے ہو ہم
وہی نا خود پہ بھروسہ اعتماد اسس کو ہم بولتے ہیں آساد باش آشااد باسا نے یہ گدم بل
کتے بھروسہ بالکل سچ بت ہو ل میں کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ضروری چیزیں اگر انسان کو خود طسان ہونا مشکل سے مشکل کام بھی کرنے کی کوشش نا آپ کام آپ کام کرے پہلے آپ کھڑکی کھڑکی سے باہر دیکھے آپ دیکھیے کیا ہی کیا ہی نظارہ ہے باہر سے
او ماشاء اللہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے بس ہم ہماری آنکھیں ان چیزوں کو زیادہ دیکھتی نہیں ہے ہم قدرت کی چیزوں کو کم دیکھتے ہیں آپ جو انسان کے بنائے ہوئے چیزیں ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں
اور بھائی جان جو بھی مجھے دکھ رہا ہے وہ آپ کو کہاں دکھے گا وہاں نہیں کچھ نہیں ہم تو اکویٹ کر کے اتنے دور نہیں ہیں آپ سے جی بھائی وہاں امریکہ میں ایسا ویو نہیں ہوگا
نہیں یہاں پ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اب یہاں پہ کیا ہے کہ تھوڑی سی اربنائزیشن کی وجہ سے پولوشن ہوا ہے سٹیز بہت پولوٹیڈ ہوئے ہیں بہت انڈسٹریل ریویولوشن پوسٹ انڈسٹری شن جب سے آیا ہے تب سے ہے نا وہ نا ماحول بہت آلودہ ہوا آپ کو اس کا اس کی وہ پلی دس نہیں
نہیں آتی ہے جیسے آپ کے وہاں آپ کے دیش میں آتی ہے جی
انندی رازہ
جی پہنچے وہاں پہ کچھ ایسی گاڑیاں چل رہی ہیں پونک پونک ہو رہا ہے وہاں پہ نہیں ویسا کچھ تو نہیں ہے یار یہ کبھی کبھی ہوتا ہے لگ ہوتا ہے نیٹ ورک کی وجہ سے آپ کو بہت ساری ساؤنڈس کا افیکٹ ہو جاتا ہے یہ اصل میں کیا ہے کہ جو یہ موبائل کا سسٹم ہے اس میں یہ چیزیں ہو جاتی اچھا کہ کون میں ہم کیا
تھے کہ اتنا خود پر بھروسہ خود اعتمادی جس کو آپ لوگ بولتے ہیں وہاں پہ اگر انسان کو خود پہ بھروسہ نہ تو وہ مشکل سے مشکل کام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود اعتمادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کبھی غلطی نہ کرے بلکہ اس کا مطلب یہ کہغلطی کے بعد بھی ایک دوبارہ کوشش کرنے کی
لیک حوصہ رکھتے ہوئے بہت سے لوگ کیا ہیں صرف اسی لیے اسی اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ کی اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہوتاھ وہ سوچتے ہیں کہ شاید میں نہیں کر سکتا ہوں تو آپ کو کیسے پتا وہ کیا
ایبلٹی ہوتی ہے بس ضرورت ہوتی ہے اسے پیش نہا اسے پہچاننے اور امپروو کرنے کی ہوتے ہیں کانفیڈنس پریکٹس سے آاتا ہے جتنا زیادہ آپ کسی چیز کو سیکھنے سھ سیکھتے ہیں نا اور ٹرائی کرتے ہیں نہیں ہماری کانفیڈنس بڑھ ہیں جیسے ڈرائیونگ کے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جب ہم پہلے پہلے گاڑی چلاتے ہیں نا آپ کو کو گیئر لگانے میں مشکل ہو جاتی ہے آپ کا پورا کنسنٹریشن آپ کا فوکس گیئر مل ہے جتا جسے میں اپنی ایکسپیرئنس بتاؤں گا آپ کو آپ آگے اتنے دیکھتے ہو آ آگے آپ کی گاڑیا آ رہی ہیں آپ کا سارا کنسٹریشن گیئر پہ ہوتا ہے پھر وتھ ایکسپریئنس آپ کو ہینڈل پہ فوکس رہتا ہے سارا ہینڈل ہوتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کی ڈائرکشن
ڈن ڈرشن فالو ہو ج آپ کی گاڑی کے اچھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ اسس پر پریکٹس کرتے ہو ٹرائی کرتے ہو تو آپ کانفیڈٹ ہو جاتے ان چیزوں سے ہاں ہاں اگر کوئی کوشش کرتے کرتے ہی بسے تو بائی چانس اس کا کیا ہوگا
نہیں انسان کو کہیں کہ اپنی زندگی میں افسوس نہیں رہنا چاہیے میں نے کوئی چیز ٹرائی نہیں کی ہے
اچھا جی جٹی جی
کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے وٹ ائم آپ کو اوالو کرنے آپ آپ کو ایک ہی جگہ نہیں رہنا ہے اسٹرکٹیں نہیں رہین ہے آپ کو ایوالو کرنا ہے کام کرنا ہے محنت کرنی ہے آپ گل کرنا ہے اپنے آپ کو آپ کو ایک شارپنیس لنی ہے آپ اپنے آپ میں کانفرینس آپ میں کر سکتا ہوں وائی ن جب کوئی اور کر سکتا ہیں میں کوئی چیزیں انسان کو ایک پراپر کانفیڈینس دیتی ہیں اور کانفیڈینس بھی ایک پریکٹس سے بنتا ہے جتنی زیادہ آپ کسی چیز کی سیکھتے ہیں نا وہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں اسے کیا ہے کہ کیا ایک کانفیڈنس بن جاتا ہے جیسے کمیونیکیشن میں بھی ایک کانفڈنس بہت ضروری ہے اگر ہم اپنی بات کلیئر طریقے سے رکھے رکھ سکتے ہیںا تو ہم کیا ہیں کہ لوگ ہمیں بہتر سمجھنے پچھڑ سمجھ پاتے ہیں کانفیڈنس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو ریسپیکٹ کرتے ہیں کریں اور اپنی ویلیو کو بھی سمجھیں اور ایک بات کہیں کہ کمپیرزن کانفرنس
کون کم کر دیتی ہے ہمیں اپنی جرنی پر فوکس کرنا چاہیے کمپیرزن تو کوئی کم نہیں کرے گ بھائی چان یہاں پہ تو کمپیرزن تو ہر ایک چیز میں کوئی کتنا بھی کانفیڈینٹ کیوں نہ ہو کمپیرزن تو کر لیتا ہر ایک چیز پ نہیں یہ انسان کی غلطیاں ہیں یہ سب کو ہوتا ہے اب انسان کو کہ ایک کوشش کرنی چاہیے کہ کمپریزن نہیں کرنا چاہیے یہ تو ہم کو سوچیں گے بھائی جان لیکن اب کہ وہ باقی جو بڑے بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں وہ نہیں سوچیں گے وہ تو بس یہی کرتے رہتے کہاں اس نے ویسا کر لیا نے ایسا کر لیا ایسا ویسا یہ وغیرہ شغیرہ
ہاں وہ بتحیح ہے آپحیحت م رہے ہیں چھوٹی چھوٹیچیوومنٹس بھی کانفیڈینسڑھاتی ہے انسان کو اس لیےر دنچھ سنا یا سیکھنے اور خود کو امپرو کرنی چاہیے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے
کانفنس کیا ڈے بائی ڈے بڑھتا ہے نہیں آتا نا اگر میں ا تھوڑا تھوڑا ڈارک سائڈ والی یہ اگزامپل لیں گے تو جیسے کوئی چور چوری کرتے وہ چور چوری میں سفل ہوتا ہے تو اسے کانفیڈینس ملتا ہے کہ میں دوسری پھ والی چوری کروں گا ہاں آپ نے کچھ حد تک اچھی بات بولی مگر کیا ہے کہ غلط اگزامپل آپ چوری اچھی بات نہیں ہے س جی جی یہ تو صحی فرمایا آپ نے اعم جو جس کو ہم کانفرنس بولتے ہیں ایک دن میں نہیں بنتا ہے یہ دھیرے دھیرے جاغت ہوتے ہیں وٹی لگ لگن بھی پیش ہوانی چاہ توخ لگن بھی پیچھے ہوتی چاہے یہ خدائےت مادی کے ہاں وہ بات صحیح ہے
ا
لگن سے کیا ہوگی اچھی باتیں کرتے ہو نہیں یہ چیز ڈسٹریکشن انسان کو ضوری ہے جیسے آپ بولتے بولتے نا کوئی ڈسٹریکشن بار ٹاپک سیٹ کر کوئی بات یہ اچھی چیز ہے اپ کوئی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے فیلیئر بھی آتا ہے لیکن یہ فیلیئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ختم ہو گئے بلکہ فیلئر اپنے اپنے مسٹیک سمجھنے اور بہتر بنانے کا موقع دیتی ہے اگر ہم ہر مشکل سے نا ڈرنے لگے نا تو ہم کبھی گرو نہیں کر پائیں گے اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ہم نئے کام ٹرائن کریں نئے لوگوں سے سیکھے اور اپنے ایکسپیرئنس کو امپروو کرے کانفیڈنس والے لوگ نا وہ بھی پرابلمس فیس کرتے ہیں فرق اتنا ہے ہوتا ہے کہ وہ پرابلم سے بالکل بغ سامنا کر ہشہ ہیپ یہی میں بولوں گا کہ آپ ہمیشہ یہ برادر کو اپنی ویلو سمجھنا بہت ضروری ہے بہت بہت بہت بہت بہت کر
کی وجہ
بہت ضروری ہے بھائی جان یہ یہ کہ ہر دل اپنے آپ کو نا بہتر بنانے کی کوشش کرو چھوٹی پرابلم ایک دن بہت بڑی سک بن جاتی ہے جی انسان کو نا وہ اسٹاپ نہیں کرنا چاہیے کسی پوائنٹ پہ کہ میں نے سیکھ میں کوئی بڑا چرم کام بند گیا بالکل چنگیز خان
بات بھی صی کال پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ صحیح ہوں گے کبھی کبھی ہمیشہ ہمیں گلط ہے وہ تو ہو بھی گی
جی ہو جی جی لیکن کیا ہے کہ ان غلطیوں سے سیکھنا ہی اصل کونس ہے جو انسان اپنی کامیابی کو ایکس کم کمی ہو جی جی جی ہوئیں گی بالکل صح فرمپٹ کرتے ہیں نا اور اوپر کام کرتا ہے نا وہ دھیرے دھیرے بہتر ہواتا ہے اکثر ہم دوسروں سے کیا کہیں اپنا کمپیئر کرتے ہیں اور اپنے آپ میں نا وہ کانفیڈینس لوز ہوتا بالکل لیکن کہیں کہ انسان کو اپنی جرنی ہوتی ہے ہر انسان کو اپنا ٹم ہوتا ہے اس لیے دوسروں کی سکسیس دیکھ کر اپنی پریشانی ہونے کی بجائے اپنی امپرومنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے بالکل صحیح کانفڈنس کے لیے نا پازیٹیو سرچ بہتضروری ہے اگر ہم ہمیشہ اپنی نگیٹو سوچ سوچے نا تو ہم خود کو روک ہی روک دیں گے جی اپنے آپ سے اچھی بات کرو اپنے محنت محنت کرو بھرو سا رکھو کانسسٹنسی رکو روز کام کرو ایک روٹین بنو پ کام کرو اتنا نہیں ہے انسان کو کہیں کہ جیسے سمندر کو بولتے ہیں ایک قتر قتر سےے بنائیں انسان کو ایسی کرئر نا ایک چوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنتا ہے ڈیلی ڈیلی محنت ایک د بڑی محنت بن جاتی ہےحی کرنا لگن اور یقین
ہاں اللہگن دیکن وہ بات صحیح لگن ضروری پاتیں
آسان چلو بھائی جان آپ سے آپ سے بات کر کے یار بہت ہی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی کتنا زیادہ بہت ہی زیادہ اچھا لگا تو بھائی جان آزان ہونے لگ گیا بھائی جان تو آپ مجھے بھی آپ سے بہت بات کر کے اچھا لگا اللہ کو کامیاب کےے اپنے کانفڈنس کو ووٹ بڑھائی اس پ ورک آؤٹ کری آپ کو زندگی میں جو بھی آپ کو پڑھا ہوئیں گے آگے زندگی میں ان میں آپ کو یہ بہت کام آئے گی چاہے آپ کی میٹنگس ہو ٹائم فنز ہو آپ کے انٹرویوز ہو جو بھی آپ
کریئر رلیٹڈ فیس کرنا پڑ جے گا نا اس میں کانفیڈنس بہت ایک اچھی چیز ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ آپ کے گھر والوں کو اچھا رکھے آپ کی صحت ٹھیک رہیے اللہ حافظ اس سے ٹھیک رہتی اوکے با جان آپ اپنی رلیجس ڈیوٹی ہے اللہ آپ کو پاازل کریے بس ہمارے دعاجیے گا آپ آپ لوگ کے لیے اچھی چیزیں آپ کو یہ پانس ٹائم نمازیں آپ پریکٹس کرتے ہو آپ کی فزیکل سبچل بھی ہو جاتے ہیں آپ من ہاتھ بھی دھوتے ہیں تو اچھی بات ہے سنا چلو اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رہے